ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
جب جب ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو
جی بس شکرہ آپ بتائیے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
س اش کرا ل کا آ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر شکر آ بتائیے آپ کیا چل رہا ہے آج کل آپ کے گھر پہ ویسے
بس ویسے ہی کاام کام کام اور کیا
ابھی کتنا کام ہے ویسے
آج میں ایٹنگ کرنی ہے نا
ہاں
اس کے بعات خوا ہے کا
ٹھیک ٹھیک ویسےپ نے میٹنگ لائی ہے پرانی ابھی
نہیں ہمیں ل نہیں ہے نا بیھ ہ ری مطلبا کم ریٹ آج آج وہ آئے گا کرنے
اھا ٹھیک ٹھیک مطلب پیسے آپ کے آئے گے ان میں ہی ہے
ہاں ہاں وہ تو پپا نے جال ابھی جے
ہاں پھر تو اچھی بات ہے یہ
اس کی کو ن ضرورت پسند لگیں گے لوگ
کیا
اسے بولو ضرورت منا لگیں گے
اچا ٹھیک آپ ن تھوڑا یہ ائر فون کا یہ کلوز لاگو
ہاں ہاں توب رہی ہے آپ کو صاف آواز
ہاں ہاں
ہاں آپ جس لگ رہے ہو مجھے سیھے بعد بھی نکل رہے ہو آپ اب
نہ نا آپ کو کچھ بیک گراؤنڈ آواز آ رہی ہے سچ بازانا
مجے
ہاں
ہ ہ ہ نہیں نہیں مجھے وہ آ رہا ہے جو آپ جیسے کہ آپ ٹائپنگ کر رہے ہو وہ شور مجھے آ رہے ہیں
اصل میں یہ ہے نا نیل سے ہوتا ہے ع
ہاں ہاں وہی نا وہی وہی مجھے شور آ رہا ہے
ل چل گیا جی میں نا آپ انگلیوں سے کھیلوں گا
اچھا اچھا
آپ کو نا ایسے شور آ رہا تھا دیکھیے
ہاں ہاں ہاں
ہوتا ہے ہوتا ہے ابھی مت ش ہو رہا ہے کوئی
نہیں نہیں اور بتائے وہاں سے ابھی بارش ہو رہی ہے یہاں سے بارش ہو رہی ہے
سچی
ہاں
اللہ
جی
مجھے تو نہا نہیں جانا تھا
نہانے کیوں جاتے ہو وہ گندے پانی میں اس سے الرجی ہوتی ہے
وہ کہاں گندا پانی ہے
ارے گندا پانی ہوتے کیا بکواس بولتے ہو تو
تو ہم تو تو بھی اس سے ہی نہاتے ہمارے گھر میں تو وہی پانی آتا ہے ٹینکیوں میں
نہیں وہاں پہ ہوتا ہے نا گندا پانی وہاں پہ ہوتا ہے یہ نلکوں میں سے جب پانی اترتا ہے تب ہم دیکھ بھی پاتے ہیں وہاں مت جایا کرو وہاں ڈرتے بھی ہیں
وہاں پہ اتنا آئی ہے میں نے م کہاں ہڑاتا ہوں تو بچپن سے ن آیا ہے وہاں پہ
کو تو نہیں جانا ہوتا ہے
چلیے ٹھیک ہے جو آپ جو آپ کو اچھا لگے
جاب حکم کرے
جی جی ب سمجھ لیے کچھ
جی جی اس کے بعد اور اسائنمنٹ کرنے ہیں نا لیکن ہمیں
ہاں ایک ہی تو ہے
ارے نہیں آپ کو تو اور نمبر ہے نا
اور اس پہ نہیں ہوتا ہے سیمنٹ
آپ دیکھو آپ دیکھو اس پہ نئے نمبر پہ ڈائل کر کے
چلیے اس کے پہلے نا اس کے بعد شاید ایک ہے ابھی ہے نا
جی جی
ہو گیا ہے دیکھتے پھر دیکھتے کیا ہوگا
ہاں ہاں
ہے میرا فون کتنا ہیٹ اپ ہوا قسم سے
جی ہوتا ہے گیم کی وجہ سے
میںسا ابھی گیم کھیل رہا ہوں آپ کو کیسے بتا ہے
ہاں مجھے پتا ہوتی ہے نا
اچ
او ہوئے پکنک جانے کا کوئی پلان نہیں ہے ہاں
نہ نہ
ہمیں جانا ہے
ہ کب
ہمیں کل ایٹ ہے نا
اچھا ٹھیک چل ٹھیک ٹھیک ویسے پھر کب آپ ہی ہے جمع کروں گی کب آپ جاؤ گے آپ کو اتنا جھوٹ بولتی ہو
مطلب کیا کب جاؤگے
فیس تو بھی اپنا آپ نے فیس جمع کیا ہے
ہم نے ہمیں گورنمنٹ اسکول کو فیس کون سا جمع کرنا ہوتا ہے
آپ فری ہوتی ہو کیا تو پھر جاؤ نا
ٹم تو جانا ہے
میں جو کرا تھا اچھا چلو آپ پرمیشن لینا کسی سے گھر والوں سے
پریشان ہے نہیں ہوتی ہے پاگل
جی
جی پرمیشن لینی ہوتی ہے
ہاں تو میں نے تو گھر والوں سے لی جب آپ نے بتایا جاؤ نہ تو آپ کیا ٹینشن ہے
جی ہاں گھر والوں سے تو بھی پرمیشن لینی ہوتی ہے
گھر والے سے ہاں ہاں
جی جی گھر والے
جی گھر والوں سے تو میں نے گھر والوں سے تو میں نے لی ہے
آپ کس سے لینی ہیں لیکن
کسی سے نہیں میں تو کل جؤں گی
ہاں ٹھیک ہے مزہ بھی آئے گا جب اسکول کے ساتھ پکنک جات ہے تو مزہ آریڈی آتا ہے کیک ڈ وغ سب آ ہوتے ہاں جی ہاں جی
اچا جی یہ بادل کتنے بھاری جیسے لگ رہے کالے کالے بادل
وہاں پہ سچ میں بارش ہو رہی ہے پ ہاں جھوڑ بول رہی
ارے نہیں میں جھوٹ کیوں بتاؤں آپ کو مجھے کیا ہوگا جھوٹ بولنے سے
جائے گ تو
آپ کو لگ رہا ہے میرے گلے کی آواز بدل گئی ہے
ہاں کیسے
کیسے میرا غلا خرابر
گلا خراباب ہے کیسے ہوا مطلب کچھ کھانے سے ہوا یا
جی
جی آپ نے کچھ اتنا گرم کھایا تھا
گرم
جی جی
نہیں نہیں ج تو بتا نہیں پاؤں گی میں ابھی
اچھا چلیے جی ٹھیک ہے
ہاں ہم نے اصل میں گھر میں نا کل کیا تھا چنیج بھائیوں نے
ام سات چ نش
وہ فڈ چنی جو ہوتا ہے نا
کون سو فٹ چل
ا بول جو ابھیبائےلہ ہے
تو اس میں کانا کیا ہوتا ہے
اس میں ہم نے بہت ساری مطلب نا یہ کھائی تب مجھے چٹنی وغیرہ کھاتے ہیں نا مجھے اس سے بھی زیادہ ہوا
جی ٹھیک ہے
جی جی
چیلنج ایک بار ہوتا ہے ایسے نا مزہ بھی آتا ہے بہت
بہت زیادہ
جی ابر سے گھر والوں گ س جی جی
ہم سوچ رہے تھے فرینڈس وغیرہ کے مجھے محوش کر رہی تھی صبح دے ریک کال میں نے اس کو بتایا چلو میں آپ کو شام تک بتاؤں گی ہم جائیں گے یا نہیں تو پھر وہ بولے گی کیا ہم چیلنج کریں گے ایسے
ج ہاں وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ اسکول میں تو چلیں وہاں پہ نا آپ دوڑ بھی سکتی ہو
ہاں ہاں وہاں پہ تو بت آئے
وہاں پہ اپ دوڑ بھی سکتی ہو لیکن اس میں نا کھانا بہت لینا ہوتا ہے اگر تین چار بندے ہو
ہم نے کل بہت اچھا کھانا لایا تھا ایک تو چاؤمین لائی تھی اور بریانی اور موموز
ہاں آپ نے بھی اچھا ہی لایا تھا لیکن اس میں نا یہ پیسٹری وغیرہ بھی تھوڑا نا یہ شوگر والی چیز بھی ہونی چاہیے
ہاں ہاں وہنا کیا
تو جو من کرے وہ کھاؤ
ہاں مزہ کتنا آ رہا لیکن میں نے اتنا نہیں کھایا جتنا میں بھیچ والے بائی نے کھایا
اصل میں جو وہ والا چیلنج تھا نا اگر دو ہی بندے ہوتے ہیں نا پھر وہ والا چیلنج کرنا ہوتا ہے
کون سا واللا
وہ نا بوٹل کلپ
ہاں ہاں
کیونکہ اس میں نا کھانا بھی اچھے سے اس میں ایک سیکنڈ لگتا ہے نمبر پکڑنے میں
میں نے ووٹل کلپ اسی لیے نہیں کی کیونکہ مجھے وہ نہیں آتا ہے
رے سیکھ لینا
جی جی
جی آپ نے یہی چیلنج کبھی کیا ہے
میں نے ن
کید فیصد کرنا کاپ مزہ آئے گا
کہ فرینڈس کے ساتھ
ہاں
ہماین کے ساتھ کرو وہ تو مجھے بھی آ جائے گا
جی جی
ان کے ساتھ وہ چیلنج نہیں کر پاتے
آپ کو بہن کے ساتھ کرنا تھا
ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے
میگی وغیرہ آپناتے ہو نا
ہاں جی ہاں جی
میگی چپس بریانی لا موموز لا اور کروں یہ چلی
ا چلیے جی ٹھیک ہے
ہوں ہوں یہ ویڈیو بنانا ر دکھانا ویڈیو بنانا مجھے بھی دکھان نا
ج جی ٹھیک ہے
ہوں میں نے آپ کو ک وہ بھی حساب میں دیکھ
آپ نے کہاں سے بھیجاجھ لیکن آپ نے بجھے کیوں بھیجا وہ ویڈیو
میرچ ن بھی تھا نا سب کو
نہ وہ تو شاید آٹھ منٹس کا آٹھ اگر آپ کو پتہ ہوگئی اگر آٹھ منٹس کا ویڈیو وہ نہیں ہوتا ہے اسنیپ سٹ
ہویک بھوکری اس
نہ مجھے تو لیکن گیلری میں آیا تھا ویڈیو آپ نے کیوں مجھے سڈ کیا
بس آپ کو کچھ تکلیف ہو گئی اس سے
نہ ابھی تو آپ نے بتایا میں نے سنیپ چیٹ سے سینڈ کیا تھا اسنیپ ابھی کیوں آپ نے جھوٹ بولا
آپ کو پتا ہے میں بیمار ہوں مجھے نا آپ ا بھی تنگ کر رہے ہو
اچا ٹھیک شاید گھر والک کانا ارے وہ مجھے ابھی مار ڈالیں
میں سوچ رہی ہوں میں کل کیسے جاؤں ابھی یہ پکنک میں تو بیمار ہوں
ہاں آپ تو بیمار ہو آپ کو چائے کھانسی زسکام
جی
جی آپ کو تو خاص ہی زکام ہے
ہاں
اور بھی بہت کچھ تف ہے نا سوری سوری سر میں درد
ہاں ہاں فی بات ہاں بسکری
اور تو آپ کو سردیاں بھی تھی
ا پیٹ درد بھی تھا چلیے ہم بع میں بات کر رہیں گے
چلیے ٹھیک ہے اللہ